ہیلو
ہیلو
اواز ارہی ہے میری اواز نہیں ارہی یار پتہ ہے آج صبح اتنی جلدی ہو گئی ہے ہیلو
ہاں ہاں بول
یار پتہ ہے آج صبح میں اتنی جلدی اٹھ گئی نا سب کو بھی یقین نہیں ہو رہا
اچھا
ہاں
ہیلو
ہاںھی آواز نہیں
ہیلو
آواز ارہی
میں تو اتنی جلدی
ارے بھگ لاگے
بولو ہاں یہ جو صبح صبح بی آتا ہے
چار دن کے بعد بہت
ہیلو
بولو
ارے یار پتہ ہے میں نے سوچا تھا یوگا کروں فون
وہی تو یہ فون ہی ہماری ساری پلاننگ کا دشمن ہے
بات بتاؤں کیا ہوا طبیعت خراب ہے ہیلو تیریت طبیعت خراب ہے کیا تیری
میں ایک بات بتاوں آج میں نے چائے بہت بڑھیا بنائی نہیں تو
طبیعت خراب ہے
ارے نہیں نہیں نہیں نہیں
تو ار ارے یار پتہ ہے تو آج کا دن سفر والو اپنے آپ ہی اچھا ہوگا
سچ میں اور بالکنی میں بیٹھ کر چائے پینا کیا سکون
ہاں
تو آ جائے کر کبھی صبح صبح ہم ساتھ میں چائے پیئیے گے
کوئی بات نہیں ہم دوپہر میں بھی چائے پی سکتے چاہے کوئی ٹائم نہیں ہوتا
کچھ خاص نہیں بس تھوڑا کام تھوڑا آرام اور شاید کچھ نیا ٹرائی کروں
کیا مطلب
سوچ کوئی نئی ریسیپی سیکھوں ہر دن وہی کھانا بنا کر بور ہو گئی ہوں
ہائے یار میں ابھی کھی بھی لگتا ہے کی ہاں
اور جب خراب بن جائے تو پورا موڈ اوف
ہاں پتا ہے
ویسے تو نے نوٹس کیا ہے ہر چیز میں فیشن
جی
ویسے توہ نے نوٹس کیا ہم ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈے رہتے ہیں
ہاں اور اسی چکر میں
کبھی کبھی بس جو ہے اسے انجوائے کرنا چاہیے
صحیح تھا بلکل بھی مے ایک دم واقی کو م دیک مزہ بہت
ہاں اور یہ بات ہی اصلی ریلیکسیشن ہے
ا، یکچویلی میں یار لگتا ہے بس میر جاؤں
لیکن پھر گلٹ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹو نہیں کیا
اس لیے میں اب سوچتی ہوں جب میں جب من کرے تب آرام کروں جب من کر کرے تب کام
کیوںکہ ہمیں سننے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے
اور سب مزنے میں والا
اور جب سامنے والا سمجھ آ ہے نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے
بالکل اسی لیے دوستی اتنی موری ہوتی ہے
اور ہماری دوست تو ایکسٹرا اسشل ہے
ہاں ابھی دیکھو ہم کچھ خاص بات نہیں کر رہے پھر بھی مزہ آ رہا ہے
ویسے تھے کبھی فیوچر کی چنتا ہوتی ہے
ہے
ب
ہا بیہ
ہاں فیوچر تو اپنے آپ بنتا رہے گا
اور
بلکل اس لیے میں آپ خود کو ڈسٹریکٹ کر لیتی ہوں
ہاں کرتے
کبھی میوزک سن کر کبھی کچھ دیکھ کر یا پھر تجھے تجھ سے بات کر
ہاں ل
سب سے اوپر
ج
ج ویسے شام ہو رہی ہے موسم بھی اچھا لگ رہا ہے
ہاں ہاں سب
ایسے ٹائم پ ٹہلنے کا من کرتا ہے ہا
نہیں بسے پرس تو بت
سچ میں کبھی ہم دونوں ساتھ میں لانگ واک کر چلیں گے
ہاں ہ ہاں
چلو ٹھیک ہے بہت دیر ہوگئی بات کر کے لی میں بعد میں کال کر بائے